السلام علیکم وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃہ اللہ
وعلیکم السلام اور خیریت سے ہو آپ
ہاں میں کہ رہے سے ہوں آپ ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں
آپ کے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر والے سبھی ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے آپ بتائیے کیسے ہیں آپ کے امی ابو بھائی جان
کا شکر ہے اس کی فلس و کرم ہے سبھی ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
ہاں ہمارا تو ہو گیا بھی آپ بتائیے آپ کا ہو گیا
ابھی ابھی ہو گیا تو اب بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے بات کر کے کوئی جانکاری حاصل کر لو ویسے بھی ٹائم تو ایسے ہی ضائع ہو رہا تھا تو آگ وہاں کا موسم کیسا چل رہا ہے
کیا آپ نے
موسم کیسا چل رہا ہے
موسم تو اچھا چل رہا ہے
ہاں تو یہ تو
تو یہاں پہ تو بہت ہی گرم گرمی ہو رہی ہے باہر نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں اسی گرمی پہ اور موسم پہ بات کرنی چاہے ہے نا
ہاں کل تک تو ہمارے بھی ایسا ہی تھا مطلب ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے بدن جھولس رہا ہو پورا ہے نا بہت زیادہ گرمی تھی بڑی دقت ہوتی ہے اتنی گرمی میں
ہاں تو آپ کو میں کہہ دوں جو مطلب کہ اللہ تعالی نے ہماری دنیا کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے تو اس خوبصورتی میں موسم اور مطلب کہ رتون کا بہت ہی اہم کردار ہے موسم ہماری مطلب کہ روزمرہ زندگی صحت کھیتی باڑی مطلب کہ سفر اور مطلب کہ معاشی نظام پر گہرا اثر ڈالتا ہے ہے تو ہر موسم اپنی الگ الگ پہچان اور خوبصورت رکھتا ہے تو جیسے کہ موسم مراد ہوا درجہ حرارت بارش دھوپ اور مطلب کہ ہواؤں کی وہ صورت حال تو جس مطلب کہ جیسے کہ کہیں پہ بارش ہوتی ہے اور کہیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے باہر کا موسم ہوتا ہے نا چار موسم ہم چار ہم کو چار موسم کو دیکھے پڑھتے ہیں تو آپ بتے کچھ آپ بتے کچھ
ہاں ایسا ہی ہے دیکھو جو موسم ہے مطلب موسم پہ ہی ہمارا دیکھو کئی لوگوں کے جو کاروبار ہے وہ بھی اسی پہ ہے نا کے بنیاد ہی ہو ہے ان کی ہے نا جیسے دیکھو کوئی چھتری بیچ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ تو موسم پہ ہی ہے نا ساری ان کی بنیاد ہی موسم س ایک طرح سے گرمیوں میں دیکھو گرمیوں کے کپڑے پہن رہے ہیں سردیوں میں سردیوں کی پوشاک پہن رہے ہیں تو دیکھیے پھر وہی ہے نا کوئی موسم کسی کے لیے اچھا نہیں کسی کو اچھا لگتا ہے تو کسی کے لیے مطلب وہی بہت فائدے مند ہوتا ہے
ہاں ہاں تو سب سے پہلے گرمی کی موسم کی بات کہتے ہیں گرمی کے موسم دھوپ اور زیادہ ت درج حرارت کی وجہ سے مشہور ہے جیسے کہ آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس موسم میں مطلب کہ لوگ ٹھنڈی مطلب کہ شربت پینا کرتے ہیں بچے عام تل بوجھ اور مطلب کہ پھل جیسے شوق رکھتے ہیں ان کو کھانا پسند کرتے لیکن مطب کہ شدید گرمی انسان کی صحت کو متاثر بھی کر سکتی ہے اسی لیے زیادہ پانی پینا اور دھوپ سے بچنا ضروری ہے تو اب سردی
ہاں وہی ہے نا یہ جو اگر اس جسم خراب ہو جاتا ہے انسان کا نا گرمی لگ جائے تو خراب ہوتا ہے پھر ہمیں ڈاکٹروں کی طرف روخ کرنا پڑ جاتا ہے
ہاں ہاں تو اگر ہم اب بات کرتے ہیں سردی کی موسم کی تو سردی کا موسم ٹھنڈی ہواں اور کم درجہ حرارت کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے تو لوگ گرم کپڑے پہن اور گرم کھانا کھاتا ہے سردی کا موسم مطلب صحت کے لیے بھی اچھا سماج مطلب کہ سمجھا جاتا ہے لیکن زیادہ سردی بھی اچھی نہیں ہوتی اس سے بھی کئی لوگوں کو مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں سردی کی وجہ سے مطلب کہ جب وہ سردی ہوتی ہے تو کام کرنا بند کر دیتے ہیں تاکہ جب پھر اچانک سے مطلب کہ ہارٹ اٹیک آ جاتا تو ان کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں ہاں ہاں
سردیوں میں مطلب جو ہو ہے لہو جم جاتا نا انسان کا تو پھر اسی کی وجہ سے یہ دقتیں آتی یہ کافی ہے
ہاں ہاں تو اب بات کرتے ہیں کہ مطلب کہ ایسی ہی ہے اور ایک برسات کا موسم مطلب کہ برسات کا موسم بھی بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے جب کھیل مطلب کہ کالے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں اور بارش ہوتی ہے تو ہر طرف مطلب کہ تازگی پھیل جاتی ہے درخت اور پودے ملے کے سبز ہو جاتے ہیں کہ کھیتوں کو پانی ملتا ہے اور مطلب کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن زیادہ بارش سے بھی مطلب کہ سیلاب اور دوسرے مختلف بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور نقصانات کا دیکھو کئی بیماریا بھی ساتھ میں لے کے آگا جیسے ڈینگو ہو گیا ملیریا ہو گیا لوگوں کو وہی دقت ہوتی ہے اس سے بھی ن پھر کافی ہاں بہت ہی اچھی بات کہی ہے آپ نے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب کہ اسی کے ساتھ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ باہر بھی ایک موسم ہے تو یہ میرا سب سب سے پسندیدہ موسم ہے یہی بہار کا موسم تو مطلب کہ باہر کی مطلب کہ رت کو رتو کو مطلب کہ ملکا کہا جاتا ہے تو اس موسم میں پھول کھلتے ہیں درخت نئے پتوں سے بر جاتے ہیں اور ہر طرف خوبصورتی نظر آتی ہے تو باہر کا موسم انسان کی دل کو خوش خوشی اور سکون دیتا ہے ہاں میں بھی اسی موسم میں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں کشمیر میں بہت ساری جگہوں پر پہاڑوں پہ تو موسم ہماری صحت پر یہ سر اثر ہوتا ہے تو اگر موسم مطلب کہ متعادل پ تو انسان خود کو زیادہ طاقت اور خوش محسوس کرتا ہے لیکن مطلب کہ انتہائی گرمییا انتہائی سردی صحت کی مطلب کہ مسائل پیدا کر سکتی ہے تو اس لیے ہمیں ہر موسم کے مطابق اپنی حفاظت کرنی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہےر فرمایا آپ نے صحیح فرمایا ہاں مجھے تو مطلب خ یہ باہر کا موسم جو بہت پسند ہے ہے نا اس کا تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہاں یہ واقع ملکا ہی ہے سارے اسرے تو ہاں ہاں
ہاں اور اس اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ نہ زیادہ گرمی نہ گرمی سے بدن جلس رہا ہے یا نہ زیادہ سردی سے مطلب انسان مطلب ٹرک رہا ہے مطلب وہ صحیح رہتا ہے پھر اس میں تو
تو اسی کے حساب سے مط ما ہاں ہاں تو اسی کے حساب سے کھیتی باڑی موسم پر بہت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے تو کسان فصلیں اگانے کے لئے موسم کی معلومات حاصل کرتے ہیں اگر وقت پر بارش نہ ہو اور مطلب کہ موسم مناسب ہو تو فصلیں اچھی ہوتی ہے اسی طرح مطلب کہ موسم ت مل کی معیشت میں بھی ملک اہم کردار ادا کرتا ہے آج کل کلائمیٹ چینج یا موسم تب تبدیلی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے تو درختوں کی کٹائی فیکٹریوں کا دھواں اور آلودگی کی وجہ سے دنیا کے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں مطلب کہ گرمی کی شدت مطلب کہ سیلاب اور مطلب کہ خوشک سالی جیسے مطلب مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہیں نا
ہاں صحی فرمایا آپ نے
تو ہمیں مل سالوں کے لیے تو دیکھو معلومات ضروری ہے کئی بار اتنا نقصانات ہو جاتا ہے نا ان کی فسلوں کا تو ہمیں موس کا یہ بار پتا کیا ہوتا ہے ہاں اس مطلب جو بارش کا موسم ہوتا ہے اس میں نے دیکھا ہے نا عام طور پہ کیا کسان فصلوں کو پانی دے دیتا ہے اس کے بعد سے دیکھو بارش ہو جاتی ہے بالکل تو ان شاء اللہ ایسا تو کسی کے ساتھ ن تو اتنی تیز بارش ہوتی ہے میں نے خود دیکھا ہے ساری فصلیں تباہ ہو جات ہے ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو ہمیں مطلب کہ موسمی تبدیلی کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانانی چاہے اور پانی اور بجلی بچانی چاہیے اور ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اگر ہم آج پانی ذمہ داری سمجھ کر کام کریں تو آنے والی نسلیں بہتر ماحول میں زندگی گزرتی کریں گی تو اور بت درست فوایا جب ہم دیکھو بچپن میں ہوتے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے کہ
چلو بارش کے موسم میں اگر بارش ہو رہی ہے مطلب ماحول کا پتا نہیں لگ جات تھا کہ ہاں مار بارش ہوگئی آالم ایسا ہی ہو جاتا تھا سارا آج ک
آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا مطلب آپ دھوپ میں نکل رہ ہو اور اچانک سے بارش ہو رہ ہے ہاں ہاں اسی کے وہی ہے تو جو آج کل یہ آلودگی بڑھ رہی ہے اس کا ہی کارن نہیں ہاں ہاں مطلب کہ موسم بہت ہی اہم ہے مطلب کہ ہماری انسانوں کی بلبکہ ہر کسی جانوروں کی بھی زندگی میں بہت ہی اہم حصہ رکھتا ہے تو ہم موسم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو موسم ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں چلتا تو ہمیں ہی موشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو ہمیں پہلے ہی اگر ہم کو پتاہ ہے اس کے بعد سردی کا موسم آنے والا ہے یا کچھ اور ہمیں پہلے ہی مطلب کہ تیار رہنا چاہے اس کے لیے اگر سردی کا موسم آ رہا ہے ہمیں گرم کپڑے لانے چاہیے اسی کے ساتھ مطلب کہ اور بھی اپنے جو ہوتے ہیں جن میں ہم مکانوں میں رہتے ہیں اس کو ٹھیک سے چیک اپ کروانا چاہیے مک کانٹٹی کے کہیں یہ پھر مطلب کشمیر میں کیا لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ برف باری گد ہیں اس وجہ سے ان کے مکانات بھی کئی کبار کے گر جاتے ہیں تو انہیں پہلے ہی تیار رہنا چاہیے ہے نا
ہوں
وہی ہے نا جو موسمی تبدیلی ہے آپ نے صحیح فرمایا اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے نا زیادہ درخت لگانے چاہیے ج لوک کٹائی کو روک کے جیسے جموں کشمیر سائڈ مطلب دیکھتے پہاڑوں پہ ہے تو مطلب کتنا اچھا تھا اب وہاں پہ بھی اس طرح کا محول نہیں رہا رک ہرلی م آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ موسم اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہر موسم اپنے اور ہش ہر موسم کا شکر ادا کرنا چاہے موسم ہماری زندگی کو رنگ خوبصورتی اور مطلب کہ آسانیاں فراہم کرتا ہے تو اسی لیے ہمیں ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے اور موسمی تبدیلی کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا چاہی ہے نا ہاں اور انسان میں دیکھو صبر اور طاقت بھی بھرتا ہے ہے نا اور مطلب کسی بھی چیز کو جھیلنے کی بھی مطلب جھیلنا سکھاتا ہر ایک چیز کو ہاں ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مجھے امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو آگے بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اپنے حصاب سب سے کام کرے اور مطلب کہ تیار رہے موسم سے پہلے ہی تو مجھے وہ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا امید ہے آگے بھی باتے ہوتی رہے گی اللہ حافظ
ہاں اللہ حافظ